ہیلو اسلام علیکم
ہیلو
السلام علیکم
ٹھیک ہو
ہاں الحمد اللہ آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیا کر رہی ہو آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اچھا میں نے سنا آپ کہیں گئی تھی گھر والوں کے ساتھ
کہا
آپ کہیں گئی تھی
ہاں میں پکنک گئی تھی
اچھا اچھا کہاں گئی تھی آپ
پرسوں گئی تھی بہت جگہ گئے ہم کوک ناگ میری ناگ اور وہ ڈکسن اور اجبل آپ نے سنا ہوگا ان کا نام گارڈن تو بہت مزہ آیا میں فیملی کے ساتھ گئی تھی
اچھا کون کون تھا آپ نے آپ کے فیملی ممبرس ہوں گے
بہت سے فیملی ممبرس تھے
اچھا اچھا آپ کے کزن وغیرہ ہوں گے
لیکن ایک بہن ہے میری
جی
بہت اریٹیٹ کر رہی تھی مجھے ہاں اگر وہ نہیں آتی تو زیادہ مزہ آتا
جی آپ کیا کرتی ہو آج
میں کل پھر سے گھومنے گئی تھی پہاڑی علاقے میں وہاں پہ ٹھنڈی ہے یہاں پہ بہت زیادہ گر
کس جگہ پر
رامپور راش
اچھا ہاں میں نے سنا ہے اس کا نام بہت اچھی جگہ ہے میں بھی ایک بار گئی ہوں
ہاں بہت اچھی جگہ ہے وہاں پہ ایک اکو پارک بھی ہے نا ہاں وہاں پہ وہ ووڈ کے اسکلپچرس بنے ہوئے ہیں
آپ نے فوٹو وغیرہز لی ہوں گی
ہاں ویڈیوز فوٹوز سب کچھ
اچھا اچھا اب آپ گھر آئی یا وہی ابھی بھی وہی ہو
جی
آپ گھر آئے یا ابھی بھی وہی ہو
نہیں میں ابھی ابھی گھر آئی ابھی ابھی بہت تھکی ہوں میں ابھی میں نے چینج بھی نہیں کیا
ہاں اوپر سے آج بہت گرمی ہے آج
ہاں یہاں پہ بہت زیادہ گرم ہم جہاں پہاڑی علاقے میں تھے وہاں پہ تو بہت اچھی ٹھنڈی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی یہ آپ کی سسٹر ہے
اچھا عفام وغیرہ ٹھیک ہے آیزا
ہاں ایفام پوچھ رہا ہے ایفام ٹھیک ہے اور آئزہ بھی ٹھیک ہے
اچھا اچھا ہاں آپ نےاسنیپ سینڈ کیا تھا ایفام کا ایفام نے بہت ا چھ سے بلیک کلر کے سن گلاس پہنے بہت ہی زیادہ ہینڈسم ہوا تھا اس میں بہت اچھا لگ رہا تھا وہ جس میں اس نے پہنی ہے نا وہ بلیک کالی سن گلاسز اسی میں بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا ہوں اور ایزا ٹھیک ہے ایزا کیا کر رہی ہے
ایزا بھی ٹھیک ہے وہ بھی لکھ رہی ہے
اچا چا ایزا کس کلاس میں پڑتی ہے
ایزا ایل کے جی میں پڑتی ہے اور ایفہاں یو کے جی میں
اچھا اور وہ چھوٹا والا آپ کو کزن اورحان وہ کہاں ہے
ایزا نرسری ہے ایزا یو کے جی میں پڑھتی ہے
اچھا یو کے جی میں اچھا بہت اچھی بات ہے وہ ارحان ہاں ارحان نام ہے شاید اس
گولا ہ وہ جس کے گال بٹ دورے جیسے اور اس کی آنکھیں چھوولے جیس
کیوٹ ہے وہ ماشاء اللہ
ہاں بہت کیوٹ ہے
ہاں ہاں ہاں
من کرتا اسے بٹر لگا کے کھاجاو
ہاں میرا کزن بھی اسی جیسا ہے سیم ارہان کی طرح ہے وہ
کیا
وہ بھی میرا کزن ہے نا وہ بھی ارحان کی طرح ہے شکل میں ملتا ہے اس کے ساتھ
سچ میں اچھا بہت اچھی بات ہے آپ ذرا مجھے اس کی تصویر اس کی تصویر سینڈ کر دینا ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ بھی سینڈ کرنا اورہان
اچھا اور بتاؤ آپ کیا کرتی ہو آج کل
میں جاتی ہوں اسکول بہت مزہ آئے لیکن آج سمر ویکیشن چل رہی ہے نا پرائیویٹس اسکول میں جاتی ہوں میں
پرائیوٹس اسکول میں پڑتی ہو اچھا کس کلاس میں پڑتی ہو اپ
میں اس سال ڈینس میں ہوں
کیا
ٹینتھ میں ہوں اس سال
اپ ٹینھ میںں پڑ
ہاں بالکل
اچھا لیکن آپ کی نالج سے لگتا ہے آپ یہ ای س نینتھ میں پڑھتی ہوں گی
جی
آپ کی نالج دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ ایٹتھ نائنتھ میں پڑھ رہی ہوں گی ٹینتھ زیادہ لگ رہا ہے
اور آپ کیا کرتی ہو آپ کالج جاتی ہو
ہاں میں کالج جاتتی ہوں ام کرلی گریجویٹیڈ باقی کے سبجیکٹ میں گریجویشن کر رہی ہوں کیا
آپ کا فرسٹ ایئر چل رہا ہے
ہاں فرسٹ سیم
اچھا اچھا بس اور وہ ہے نا اچھا اچھا اور وہ ہے نا آپ کی فرینڈ کاشفہ وہ ٹھیک ہے
ہاں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی کالج آتے ہیں
اچھا اچھا وہاں پر آپ انجوائے کرتی ہوں گی
ہاں وہاں پہ ہم گھومتے وھومتے ہیں کینٹین میں جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جو میگی ہے نا بہت مہنگی ملتی ہے فورٹی روپیز کی ایک بول ملتی ہے اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے
او
اور وہاں پہ یہ جنگس فو جنگس فوڈس ہے اور وہاں پہ وہ ایگ رول بھی ملتا ہے آملیٹ بھی ملتا ہے اور موموز بھی ملتے ہیں لیکن بہت مہنگے ہیں سحواں تو وہ کوئی خریدا نہیں ہے
اپنا ایک کام کیا کرو اپنا لنچ ساتھ لیا کرو تاکہ آپ کو یہ جنگس فوڈس نہ خریدنی پڑے
ہاں ہاں وہی کریں گے وہی کریں گے لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میری ممی سے ن صبح ہینڈل نہیں ہوتا وہ وہ لنچ جو ہے میرے لیے ریڈی نہیں کر پاتی صبح تو اس دن مجبوری میں مجھے پھر کچھ کھانا پڑتا ہے
اچھا اچھا
جسے ہم کشمیری میں آلو مرج کہتے ہیں وہی میں کھاتی ہوں
اچھا اچھا مسال چٹ ہوتی ہے وہاں پر وہاں پر مسال چٹ ہوتی ہے
آپ کو پاپا بلا رہے ہیں شاید
پاپا
ہاں بہت غصے میں لگ رہے باہر سڑک پہ بیٹھے
اچھا
کتنے منٹ سے آئے او میں گوڈ ابھی تو پانچ ہی منٹ ہوئے
ہ
اب اس سے پہلے فون نہ لے جائے دس منٹ کمپلیٹ ہونے چاہیے وہ شاید آ رہا ہے وہ آ رہا ہے
ہاں اچھا اور بولو اور کیا کرتے ہو آپ اچھا بولو
کیا
کیا کر رہی ہو اس ٹائم اورحان کہا ہے اورحان جی اورحان ادھر ہے
اور بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے
بہت ایک دم مست چل رہی ہے
اچھا ا سمر ویکیشنس کب ختم ہوں گے
آ نائنٹین آئی تھنک ویٹ رکو ہاں نائنٹین جولائی کو شاید ہاں
نائنٹینتھ کو نائنٹتھ جولائی اچھا آپ نے کاؤنٹ کیا ہوگا کتنے دیر رہ گئے آپ کی چھٹی میں آ یہاں پہ ایک ڈاکٹر آئے ہیں ہمارے گھر میں فری چیک اپ چل رہا ہے آپ کو کچھ چیک اپ کرانا ہو تو ڈاکٹر
کس ڈاکٹر کے پاس
یہاں پہ میرے سامنے بیٹھا ہے ایک ڈاکٹر جس نے سن گلاس پہنے اسٹائلش وے میں
اچھا اچھا ہاں میں مجھے سمجھ آیا گیا کہ کون ڈاکٹر ہو سکتا ہے
آپ کی جمع پوچی جا ہونے والی
ہاں وہ ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے اسکول کا ایک ٹیچر ہے نا
ہاں
ہاں وہ نا میں ا کل نہیں ایک دو دن پہلے ن
اچھا
انہوں نے کہا کہ میرے لیے کچھ نہیں لا تو میں نے کچھ نہیں لایا تھا جب لیکن انہوں نے کہا نہیں مجھے اتنی امید ہے تم پر تم نے ضرور کچھ نہ کچھ لایا ہوگا تو میں نے ان کو ایسے ہی بول دیا کہ ہاں میں نے آپ سن گلاسس لاۓ
ایسے ہی کیوں بولا آپ نے آپ کے پاس آپ کے پاس عقل ہے تو آپ نے ایسے کیوں بولا سچ بولنا تھا کہ موقع نہیں ملا وہاں پہ بہت بارش ہو رہی تھی سب نے آپ کو پتا ہے یہیں کتنا نا مشکل ہوا مجھے کچھ خریدنے نہیں دیا ہم خود بھی ڈھونڈ رہے تھے ہم نے خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں لایا سیدھا بولنا تھا ڈائریکٹ پھر کون مار تک میں کھا جاتا
گلمرگ گئی تھی نا تو انہوں نے پہلے میں نے کہا تھا انہ کہ میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں لایا لیکن انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ لایا ہوگا میرے لیے پھر اب میں سوچ رہی ہوں کہ ان کے لیے میں سن گلاس لاؤں گی پھر ان کو دوں گی ا پانچ چھ دن کے بعد
یہ کیا ہے بچپوں میں
اب دس منٹ ختم ہو گئے
نہیں دس منٹ نہیں ہوئے ابھی
وہ پر نہیں چھوڑے گا ہاں
ادھر ادھر کر کے فون مت کاٹنا دس منٹ جب تک نہیں ہوں گی
بتاؤ کہ ہم کال کر رہے ہیں پلیز اس کو کچھ مت کرو ادا کو بتاؤ جلدی پلیز
آپ پہلے چھپ جاؤ کوئی جب تک وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ اب اب بس ایک ہی منٹ رہ گیا ایک منٹ تک کچھ ادھر ادھر کرو
ہاں ہاں
اور یہاں سے بات کنٹنیو کرو ہمارے یہاں چھوٹے سے بچے ہیں وہ یہ لوگ کھیل رہے ہیں تو تھوڑی بیک گراؤنڈ وائز آ رہی ہے
اچھا اچھا
اور ہ بھی باہر ہے ابا ہوبا کر رہا ہے
اور تمہیں پتا ہے یہاں ہے نا یہ ہمارے پڑوسن کی ایک چھوٹی سی لڑکی اتنی چھوٹی ہے وہ سیم ٹو سیم ارہان کی جیسی لگ رہی ہے لیکن وہ گرل ہے
کون پڑوسن کی
وہ ہے نا جو ٹیلر ہے یہاں پر وہ انکل تھوڑے سے
ہاں
ہاں ان کی بیٹی کا ان کی بیٹی ہے نا اسی کی بیٹی اچھا ارہان کی طرح لگ رہا ہے ہاں وہ ارہان کی طرہ لگ رہی ہے وہ گرل ہے وہ نا اپنی نانی کے گودی میں بیٹھی ہے اس ٹائم ہاں سڑک پر بیٹھی ہے بیٹھی دیکھ رہی ہے سب کو بد والا آ گیا شاید
وہاں نہ
سن رہی ہو
ا ہا آ ہا ہا
اچھا آپ بتا آپ نے وہاں پر وہ روٹی ہے نا روٹی اور حلوہ آپ نے لایا آپ پکنک میں
ہاں ہم نے لایا تھا اور کھایا بھی
اچھا اچھا ہاں ہم نے بھی لایا تھا لیکن وہ اچھا نہیں تھا ایکچولی ہمیں نہ حلوا پسند نہیں ہے وہ اچا گرمی میں ا چھا نی لگتا حلوہ کھانا
اچھا کوئی بات نہیں
جی اچھا اب کال کاٹتے ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے کوئی بات نہیں اچھا ٹھیک ہے
یہ اور ایسی پیرسٹ